ہلو
ہاں جی اللام و علیکم
وعلیکم السلام وورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
جی اور بتائیے ایریت ہے تو
بس بڑھیا اللہ کا شکر ہے آپ سن آئیے سب ٹھیک ہے گھر پہ
جی ہاں جی بالکل جو ہے ن ہمارے جو گھر پر سب ٹھیک ہے اور جیسے ہماری امی ہیں او ہیں سبھی خریت ہیں آپ کے پریوار والے جو آپ کے بھائی بہن ہیں آپ کے او وغیرہ سب جو ٹھیک ہے خریت ہیں
بالکل بالکل اللہ کا شکر ہے آپ سنائیے کہ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے اور کیا چل رہا ہے
جی بالکل سب ٹھیک ہے بس کیا لیٹے ہوئے تھے بات میں ایسے آرام کر رہے تھے تھوڑا سا پریشان ہو گئے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے بات کر لیں تھوڑی ویسے بھی نا آپ سے بات کی ہوئی کافی ٹائم ہو گیا کافی عرصے ہو گیا
چلو بڑھیا کریں ماشاء اللہ سے اچھی بات ہے میں بھی تھوڑا سا ابھی آفس کے کام میں مشروف ت تھوڑا سابھی فری ہوئی تھی تو سوچا تھوڑا فون ہی دیکھ لیتے ہیں تو میں ابھی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیوز دیکھ رہی تھی جو ابھی نیو یارک کا ایک کیسا آیا ہے نا ابھی بیچ میں ایک دو دن پہلے
ہ
میں بس وہی دیکھ رہی تھی کہ مطلب آج کل ہم اتنے سوشل میڈیا کے ایڈک ہو چکے ہیں کہ جب تک ہم چار سے پانچ گھنٹے اپنے فون میں سوشل میڈیا پہ ضائع نہیں کرتے یوٹیوب پر واٹسٹاپ پہ انسٹا پر فیس بک پہ تب تک ہمارا دن ہمیں ادھورا سا لگتا ہے
جی جی بلکل آپ نے بلکل جو ہے نا صحیح فرمایا ہے کیونک آج کل ہم جو ہے نا سوشل میڈیا کے جو ہے عادی ہو گئے ہیں اس کے نا ہم جو ہے غلام ہو گئے ہیں کیونکہ اس کے بنا ہم کو جی بلکل جو ہے سوشل میڈیا کے بنانا لوگوں کو چین نہیں پڑتا ہے جیسے آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو جب تک نا موبائل نہیں چلا لیتے صبح سے شام تک ج ہم کو ہاں جیسے ہی ہم کو نا خالی سمے ملتا ہے یا ہم جب بھی تھوڑے سے بھی فری ہوتے ہیں تو پھر ہم جو ہے سوشل میڈیا پر ہی چلے جاتے ہیں اور ابھی آپ جو کہہ رہے تھے نا اس آپ کپل کی بات کر رہی تھی نا جو ٹاور والی تھی تی بالکل تو اس نے تو تو وہ تو بہت ہی چرچا میں چل رہا ہے کافی جو ہے پاپولر ہو رہا ہے
ہو سوشل میڈیا پہ ودن سیکنڈ کے اندر آپ وہ کہتے ہیں نا پلک جھپکنا اور دوبارہ آنکھ کھول کے دیکھی تو نئی کچھ خبر تو سوشل میڈیا اس حساب سے ترقی کر رہا ہے اس حساب سے ان چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے ہر ایک دن ود سیکنڈوں کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو نیا ملے گا کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے اور پہلے ہم لوگ جانکاری حاصل کرنے کے لیے خبروں کو جاننے کے لیے انتظار کرتے تھے کہ گھر میں ریڈیو لگے گا یا اخبار آئے گا تب ہمیں جانکاری حاصل ہوگی
جی بلکل بلکل یہ تو آپ نے بلکل صحیح بات کہی ہے کیونکہ کیلے کیا تھا نا کہ پہلے جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو لوگوں کو جو ہے خبریں لوگوں تک پہنچنے میں کافی سمے لگتا تھا اور اس میں بھی نا یہی بھروسہ نہیں کر سکتے تھے کہ
بلکل بلکل
کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے
جی جی جی
جی تو آج کل سوشل میڈیا سے دیکھیے سنیے کہ سوشل میڈیا سے یہ فائدہ ہوا ہے نا کہ ایک تو ہمیں نا سٹیک خبریں مل جاتی یوں جلدی مل جاتی ہیں ہاں اس میں کوئی یہ نہیں ہے پہلے کیا تھا کہ جیسے اخباروں سے جو ہے ہم نیوز آتی تھی تو اس میں جو ہے اخبار والے کچھ پھیر بدل بھی کر دیتے تھے اور آج کی نیوز ہے جو کل دیکھنے کو ملتی تھی
بلکل بلکل اب کیا ہوتا ہے آج کے معاشرے میں سائنس اتنی تیزی سے اتنی رفتار سی ترقی کر رہا ہے اس حساب سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے روز کچھ نہ کچھ نیا ایپ جوائن ہو کچھ نہ کچھ نیا جڑتا ہے اب دیکھو پہلے گوگلس تھا یوٹیوب تھے تو اب کیا ہوا چار جی پی ٹی آ گیا ج میں اے آئی آ گیا بہت ساری چیزیں اس میں اتنی انکلوڈ ہو چکی ہیں کہ بچہ گھر بیٹھے اپنے سوشل میڈیا کے کے ذریعے اپنی ساری چیزوں کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے پہلے کیا تھا پہلے ہمارے پاس یوٹیوب تھا فون تھا لیکن ہم کو ایسا لگتا تھا صرف ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم اس کا استعمال زیادہ نہیں کر سکتے اب کیا ہوتا ہے ہر ایک انسان بچے سے بچہ کنٹینٹ بنانا جانتا ہے اس کو پتاہ ہے میں گھر میں آوںں کیا کر رہا ہوں روزمرہ سے جڑی ہوئی ساری چیزیں وہ اپنی یوٹیوب پہ ڈالتا ہے کام کرتا ہے باہر کوئی حادثہ ہو گیا ترنت ویڈیوز اپلوڈ کری بنائی اس کو چھوڑ دی وہ ود ان سیکنڈ میں آپ کو آل اوور سب جگہ چلی جاتی آپ کو پتا بھی نہیں چلتا چند سیکنڈوں میں وہ کتنی اوپر پہنچ جاتی ہے ویڈیو
جی جی بالکل کی یہ بالکل صی کرما رہے ہو کیونکہ سوشل میڈیا اتنے جو ہے نا تیزی سے کام کرتا ہے کہ چند سیکنڈوں میں نا کوئی بھی ویکتی کو کہیں سے بھی اور کہیں بھی پہنچا سکتا ہے آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ کل تک جو روڈ پر تھے آج وہ جو ہے نا لاکھوں کما رہے ہیں تو سوشل میڈیا سے لوگ کافی پیسہ بھی کما رہے ہیں اور لیکن اس کے نا دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا کے جو جو ویکتی ہے نا جو فائدہ اٹھا رہے ہیں یعنی اس سے جو پیسے کما رہے ہیں تو وہ تو بہت ہی چند لوگ ہیں بہت ہی کم لوگ ہیں لیکن اس پر نہ جی بالکل اور اس پر جو ہے ٹائم ضائع کر رہے ہیں ان کی تعداد بہت ہے ٹائم ضائع کرنے والے لوگ بہت ہیں
ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کر ہو میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ اس پہ دو گھنٹے د رہے ہو نا تو ایک گھنٹے آپ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے لے رہے ہو بہتر ہے لیکن دوسا گھنٹہ آپ اس میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھو یا ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھو ہو یا ٹیلی گرافی سیکھو یا کنٹینٹ کریئٹر سیکھو بہت ساری چیزیں اس میں ایسی آتی ہیں جو آپ آسانی سے گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہو جو آپ کے آنے والے مستقبل میں آپ کو مدد دے گی
جی بالکل بالکل آپ نے جو بالکل صحیح کہا کیوںکہ ا جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہو نا کہ ہم کو اس سے جو چیزیں کو سیکھنا چاہیے لیکن ایسا ایسا ہے نہیں لوگ اس کا استعمال نا غلط طریقے سے کر رہے ہیں ٹائم کو ضائع کرنے میں کر رہے ہیں تو میں تو جیسے یہی کہوں گا لوگوں کو جیسے مان لیجے ا سوشل میڈیا ایک چیز ہے جو ہے نا جو اگر ہم جو اپنی انکم کر سکتے ہیں تو پھر اس سے کرنی چاہیے لیکن جو ہمارا طریقہ ہے جو ہمارا کنٹینٹ ہے وہ غلط نہیں ہونا چاہیے میرا کچھ
وہی دیکو دیکھو اس کے اگر فائدے ہمیں جس حساب سے نظر آتے نا اتنے نقصانات بھی اب کیا ہو رہا ہے آج کل کوئی کسی کے گھر میں کچھ اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے کچھ بھی ہے و بیچ میں لوگ کچھ اگر طریقے سے افواہ پھیلا دیتے ہیں غلط ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں اس کا غلط مطلب پہنچا دیتے ہیں ہاں گلط جانکارییااں ح سل ہو چیٹ جی پی ٹی سےغلط فوٹوز ایڈٹ وغیرہ ہو رہے ہیں ویڈیوز بن جاتی ہیں تو اس سے کیا کچھ لوگوں کو وہ نقصان بھی رہتا
ہاں بالکل بالکل اور نہیں دیکھیے جیسے میں آپ کو بتاؤں جیسے اے آئی ہے چیٹ جی پی ٹی ہے اور جو گوگل جمری ہے یہ تو اگر ویکتی چاہ نا تو باقی ہمارے لیے نا بہت ہی جو مددگار سھد ہو سکتے ہیں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے اس کا استعمال جو اس اس کے استعمال کے لیے یہ جو بنے تھے تو اس میں تو استعمال کرتے نہیں ہے اس کا استعمال جو ہے فالتو کے کاموں میں جیسے کبھی آپ نے بتایا کہ جو کسی کا پولوڑ کسی کسی کا فوٹو کسی کے ساتھ ایڈٹ کر دیا کسی کی ویڈیو بنا دی کچھ بھی کر یہ تو ایسے کاموں میں فالتو میں اس کو اپیوگ کر رہے ہیں جو ایسا نہیں کرنا چاہیے جو غلط ہے
یہ یہ ایلیگل کام ہے یہ غلط ہے آپ اپنی مزے کے لیے اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہو لیکن سامنے والے کے اوپر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے آپ کو نہیں پتا لیکن ایک طریقہ ہے اگر جیسے کہ ہم اس کے اچھے فائدے دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا کئی سرکاری جگہوں پہ ہم جاتے تھے وہاں ہمارا کام نہیں ہوتا تھا کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی مہینوں دو دو مہینے چھ چھ مہینے پریشان ہوتے تھے بھگدڑ کرتے تھے اب کیا ہوتا ہے آپ کے پاس فون ہے سوشل میڈیا ہے آپ اپنی چھوٹی سی کلپ بناؤ اپنے بارے میں بولو اور آپ کو اوپر تک پہنچا دو کیا ہوتا ہے اس سے آپ کی آواز بلند ہوتی ہے آپ کے پرتی ایکشن لیا جاتا ہے وہ مطلب اچھی چیز کے لیے اس سے یہ نہیں کہ آپ اپنا فائدہ جا رہے ہو آنے والی جو بھی جنریشن ہوگی جس کے ساتھ بھی گورنمنٹ چیزوں میں ایشو ہوگا کوئی پریشانی ہوگی تو اس کو وہ پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی
جی جی بالکل جیسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوشل میڈیا جو ہے نا اگر ویکتی چاہے تو اس کا استعمال کر کے نا وہ جو ہے نا بہت آگے تک جا سکتا ہے لیکن لوگوں کی سوچ اور ان جو ہے نا کام کرنے کے طور طریقے ان سے جو ہے نا ویکتی صرف وہیں تک سیمت ہے اپنے ٹائم کو ضائع کرنے کے لیے وہ تو چند لوگ ہیں جو ن اس کا جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں دیکے سوشل میڈیا سے جی دیکھیے سوشل میڈیا سے کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ایک تو ہم کو جو ہے کسی کہیں کی بھی خبر جو ہے ہم کو پراپت کرنی ہے تو ہم جو ہے ترنت پراپت کر سکتے ہیں اور وہ بھی نا بالکل سٹیک لیکن پہلے کیا تھا کہ خبریں جو آتی تھیں وہ لیٹ آتی تھیں وہ بھی پتا نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن آج تک آج کل تو سوشل میڈیا سے ہمیں بہت ہی فائدے ہیں لیکن بس اب سے بات ایک یہ ہے نا کہ اس کا استعمال کرنا ہمیں جو ہے نا صحیح آنا چاہیے
بالکل بالکل دیکھو ساری چیزیں نا اپنے ہاتھ میں آپ کو سوشل میڈیا ملا ہے آپ کو سائنس کا اضافہ ملا ہے ہر ایک چیز سمجھنے کی سہوولت ملی ہے تو آپ اس کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ آپ اس کا اچھے سے اچھے استعمال کرو تاکہ آپ نے آپ کے کاروبار میں آپ کی روزی میں آپ کے فیوچر میں وہ کام آئے آپ اس سے کچھ بڑا کر سکیں اپنا بزنس کھڑا کر سکے کیونکہ یہ چیزیں مستق ہو رہی یہ تو ایک عمر کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے اور یہ تو تا عمر ہے اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے تو آپ مذاق بھی کر سکتے ہو انجوائے بھی کر سکتے ہو تو لیکن پہلے خود کو کامیاب کرنا ضروری ہے
جی بالکل ویسے میں جیسے آپ سے پوچھوں تو آپ سوشل میڈیا کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہو آپ کچھ انکم کرتے ہو یا نہیںئی ایسی
میں سوشل میڈیا کا استعمال جو کرتی ہوں سب سے پہلے تو میں جب پہلے سوشل میڈیا سے جڑی تھی تو مجھے اتنی تعلیم نہیں تھی اس کے بارے میں اتنا علم ہی نہیں تھا لیکن دھیرے دھیرے جب میں نے اس میں جوائن کیا مجھے احساس ہوا تو میں نے خود پہ اپنے اوپر کام کیا میں کنٹینٹ کریئٹ کرنے لگی اپنی ڈائریز وغیرہ لکھنی شروع کر دی تو اس سے اپنا پیج بنایا جس چیز میں میرا اچھی مجھے گیان ہے جس چیز کے بارے میں مجھے زیادہ پتا ہے اس چیز کے بارے میں میں پیج وغیرہ شیئر کرتے ہ تاکہ لوگوں کو میرے سے زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل ہو سکے
جی بالکل وہ جو ہے نا آپ باقی اچھا کام کر رہے ہو کیونکہ لوگوں کو جانکاری دینا لوگوں کا کام کام ہے اور لوگوں کو صحیح جانکاری دینی بھی
جی جی جی جی چلو ماشاء اللہ مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا پھر کریں گے بات ٹھیک ہ ہے اللہ حافظ خدا حافظ